سی
ہاں جی کیسے ہیں آپ کر لیا ب نے آپ نے پیک کرا آپ کی آواز آ رہی س
اور یہ
کیسے ہیں آپ
ہاں الحمد للہ ٹھیک ہوں ابھی میں نے اس کو ریفریش کیا ہے ایپ کو تو ابھی تک ٹوونٹی سیون دکھ رہا تھا اپ تھرٹی نائن دکھ رہا ہے یعنی وہ بھی انکلوڈ ہو گئی جہاں پر کال نہیں بھی جا رہی تھی
مطلب اچھا وہگٹ سیون د رہا تھا تھرٹی نائن ہو گیا ہے
ہاں ایسا کس ہو گیا
یعنی بڑھ گیا مطلب
کیا ہی نہیں تو بڑھا کیسے ہے
ہ تو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے
وہ تو ک کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پیمنٹ اسی لیے نہیں آ رہی ہے آپ کا آپ نے ابھی ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا ہے
میں آپ کا نام مت لینا باقی سارے کام کرنا ہو جب تک ہم کام کرتا ہیں نو ایشو آپ اس شیئر کر سکتے ہیں ایسا کوئی دقت نہیں ہے ڈائریکٹ وٹ نارمل اس سے
ہاں
ٹھیک ہے آپ دادا ایپ سے آپ تو ھا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر دیں
ہ ابھی یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اسکرین شیئر کروں گی وہاں پر چیک کرنا میرا سر ای
نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کیا
ابھی
ویسے ہو سکتا ہے م بھی
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں نہیں نہیں ابھی چھڑکانی نہیں کرنی ابھی پروسیس پہ چل رہے ہیں ہم
اوکے اوکے بموکے تو
کل کافی بزی تھے تم
ہاں یار ہمارے گھر کے مسئلے ایسے ہی ہیں تار رہو
تمہارے گھر کے مئل کب ختم ہوں گے کہ نہیں
مجھے خود نہیں پتا تھا یار کیا ہوگا اصل میں ہوا سلینڈر ختم ہ بت سالے اکل دو بجے ختم ہو گیا تھاا مجھے پتا چلا سا ب چل تو کوئی بات نہیں سوچ ہو جائےا جگاڑ ہو جائے گا یاار سوو کیک کہ مطلب ہماری جو وائف ہمارے پاپا بھائی کی جو وائف ہے اہلیا ہماری بھاابھی
ہوں
وہ بنانے دیں گی اپنے سلینڈر پہ کھانا دور تو ک ا ک کررو سولو ہی کر کے لا نہیں کہتے کرنا وہ کہا ہے کہ اپنا اپنا یوز کرو ب میں نہیں دکھاؤں گا
ارے اتنا اتنا تو بنتا ہے یار گھر پہ اتنا تو کوپریٹ کرنا چاہیے فیملی ہے ہی
وہ نہیں کر رہی شی کہ جب یہ میرے کام گیا تھا تو میں ان کے کام کیوں آؤں گی
اچھا ایک دم سے ان کو الگ کر دیا ہے تو چوڑ دون کون کے حالو
الگ نہیں چلا سپٹ ہے بھائی سپٹ نہیں نہیں میں تو بہت کچھ ہو گیا فائنینشلی سپورٹ کرنے میں توا
نہیں اگلے کا نیچر جب ایسا ہو تو بالکل پیچھے ہو بھی جانا چاہیے پھر اگر ہاتھ کھینچو نہا تو فلی کھینچو اس سے انسان کو جب اپنے لائف میں کمی آتی ہے نا تو سامنے والے کی ویلو پت چلتی ہے اور یہ نہیں کہ آپ نے آدھا ففٹی پرسینٹ چھڑا پرسینٹ سپورٹ میں ہے تو اسے پھر جب جب تک اس کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کیا کرتے ہو اس کے لیے تب تک وہ نہیں کوپوریٹ یہی ایک چیز ہوتی ٹھیک ہے یا تو آپ بالکل فلی ہمدردی کر رہے ہو تو کمپلیٹلی کرو ادر وائز پھر بالکل نہ تب بھی ایسے لوگوں کو احساس کرایا جا سکتا ہے ہاں میں نے کہا تھا انڈکشن خریدنے کے لیے انڈکشن لے لینا تھا نا
بہت اچھا ہے جو پیراڈو والا جو انڈکشن ہے نا اس میں روٹیاں بھی بن جاتی ہیں زیادہ پاور نہیں لیتا ہے جسٹ جیسا ایک پریس لیتا ہے ویسا پاور لیتا ہے ہاں ایمرجنسی کے لیے ہم یوز کر سکتے اس کو
ہاں میں نے ایک لڑکی کو کالنگ پہ لگایا تم نے کل کہا تھا ایسی بیو کو بنا رہا ہے تو میں نے نا میگھا کو پروفائل بھیجی فرینڈ کو اپنے میں نے کہا ایک لڑکی تو بیچ کہ دیکھتی ہوں میں انٹرویو کے لیے تو اس کے پاس میں سارا انٹرنیشنل جو بھی اس نے پروفائلس دی ہے انٹرنیشنل وائس اینڈ چیٹ کے لیے بس ایک پروفائل ایسی تھی جس میں فریشرس تھے بٹ سیلری اس میں تو میگا نے کہا کہ اس میں کی میں نے اس سے کہا انٹرویو لوکیشن بھیجو ایک کمپنی کو ایسے ہی میں نے پیک کیا اور بولا کہ اس کے لیے مجھے انٹرویو کرانا ہے ابھی تک تو نہیں آیا انٹرویو لوکیشن اور میں نے ایک میری فرینڈ اور ہے تو اس کو میں نے کل نمبر دیے تھے تو اس نے کالنگ کیا ہو تو دو رزی ہواں ہے جب تک ایک کینڈیڈیٹ ہم نہیں بھیجیں گے ہم کو اس کی اصلیت نہیں پتا چلے گی کہ بھائی ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے اگر وہ انٹرویو لوگ کیشن نہیں دے رہا ہے تو پھر بیکار ہے لگ رہا وہ کر نہیں پائے گا یہ ہم لوگوں کو گروپ گوپ میں نہیں ایڈ کیا اس نے میں نے منع کیا ہے کہ میں کسی گروپ میں نہیں ایڈ ہوں گی ڈائریکٹلی کام کرنا ہے مجھے وہ بھی ف لگ رنی چاہی
کیائی کرے ہیں آ رس ورک فرام ہوم ورک فرام ہوم تو نہیں اچھا پیمنٹ بھی آ گیا
ارے اس میں جو ہم اس میں لگے نا سب کا آ گیا میرا ارینیا
ہاں تو اس کو کمپلیٹ کرو آج آج سے فائنل کر دو سارے کو
آج تو کہ ن لرار میں کرنا ہے میٹ
ابھی ایک گھنٹہ دتا سر ابھی فی الحال میں
ہاں ہاں تھوڑا تھوڑا دس دس کر کے کر لیتے ہیں تنی تو بچیے اور کل میں نے پھر تمہارا بھیجا ہے ان کو میں نے کہا ان کو ورک نہیں آیا ہے آپ ان کو دیکھو ذرا سا کیوں نہیں آ رہا ہے تو بولیے ٹھیک ہے میں دیکھتی ہ ریفریش کرتے رہو اس کو ٹھیک ہے ریفریش کر رہے ہو ہ
م سے زیادہ ہےپ اس وقت چلاتی نہیں ہوگیپ جت تنا میں چلا لیتا ہوں چیک
میں نے اس سے کہا تھا ہ جو جس کو میں نے کام دیا ہے نا وہ بہت زیادہ بلینٹ ہے اس کے پاس میں وہ پورا ورک کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کری تھی ان سے بولو ریفریش کرنے کو تو میں نے کہا وہ سب کر
رش سب کچھ کر چکا سارے سیٹ اپ کر چکا اس میں سیدھا آ رہا ہے کہ سوٹیبل پروجیکٹ اویلیبل ف کوڈٹرز رجسٹرڈ یور پروفائل ی اس مل ب ش سول
ہوں جلدی آ جائے گا وہ ابھی ہ ایکچولی میں جو پہلا ان کا پروجیکٹ رہا ہوگا اس میں سبھی کا فنش ہوا نہیں میرا ہی رہ رہ گیا ہے تو وہ پھر ایک جب پروجیکٹ آتا ہے تو وہ ایک ساتھ آتا ہے سب کے لیے ابھی کل ہی میں نے چار فارم فل کرائیں بولیے اور کوئی لڑکیاں ہیں کیا اور ہے تارا بھیف ہو کٹف ہوگا
آواز دور چلی گئی آواز دور چل گئی اور کال رجیکٹ ہو جائے گی اس لیے پاس آ رہا ہوں
ابھی قریب ہے ابھی آ رہی
ہاں میں ٹھیک آس
تو بولیے کہ ریسیور بھی تو بن سکتے ہو نا آپ آپ جتنے کے ریسیور بنو گے وہ سیلری آپ ہی کہ تو اکاؤنٹ میں آئے گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرای پھر چار فارم کل فل کرایا میں نے ساریا کا میگا میں نے کہا نان م چلیں گے تو بولے بالکل چلے گا ہندی بولنا آنا چاہیے اس کو تو پھر اس کا کرا دیا میں نے
ایکس میں آٹو ریجیکٹیڈ ہے باقی سب اک ہے
وہ جہاں اس پاس زیرو زیرو زیرو زیرو آ رہا ہے نا وہ وہ شو نہیں اور آپ بلینک زیرو زیرو اور کچھ میں آ رہا ہے وائس ناٹ کلیئر مطلب ریزن بھی دیا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا
نہیں تو اس میں
زیرو زیرو چیک کرو زیرو زیرو چیک کر کرو جہاں زیرو بلینک ہے کمپلیٹ
ہو ہو زیرو زیرو میں گ چاہیے ریجیکشن ریزن ایک ریجیکشن ریزن میں تو آٹو ریجیکٹیڈ آیا میری طرف سے ٹھیک ہے جس میں زیرو جی بار
ہاں
تین بار زیب ہے یک ہے آٹوجیکٹ باقی ج اتنے بھی جیرو ہیں سارے اچھا اوکے اوکے تو یار یہ تو بہت بڑھ گیا ہو خم تو خم ڈبل بڑھ گیا ہمارا تو یار
ہوں
تو جتنے بھی جیرو جیرو ہئ گے ہمیں کمپلیٹ کرنے پڑیں گے ہیں
نہیں نہیں نہیں جیسے ہی جیسے کہ دیکھو میں میرے لیے ہیڈیک ہو جاتی جیسے کہ ہم ایک پروجیکٹ ہوتا ٹونٹی کا ٹونٹی کے بعد میں اگر ہم ایرو کلک کریں گے نا تو سیڈ اگر کرے گا تھرٹی کا جاتا ہے تھرٹی میں ہمیں مائنس نہیں کرنا سمجھ رہے ہو تھرٹی کے بعد بھی اگر غلطی سے میں نے ارو کو چیک کر لیا مور ٹسک آتا ہے تو پھر وہ اور ٹسک آ جائیں گے پھر مجھے وہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے پڑیں گے یہ سسٹم ہے اس میں
پہلے آپ خود سمجھو اور اس کو کلیئر کروؤ
ہر موبائل میں الگ الگ ٹاسک آ رہا ہے کسی کو بیس کال ہی ملی ہے کسی کو تیس ملی ہے ابھی میرے میں ٹپ فورٹی شو ہو رہی سب کے سب کینڈیڈیٹ کا ہھ تو وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہے اگر ہم نے صحیح اور مجھے وہ بہت پریشان کر رہی ہے ہ ای ل نامل ستی اس مطلب وہ ریسیور بننے رہی ابھی تم کل بزی تھے تو میں نے کہا کر لو کال تو بولیے میرے پاس ٹائم ٹائم ہی نہیں ہے ابھی میں نے اس کا فارم فل کرایا ہے اس کو بھی ریسییور کیضرورت پڑے گ نا تب میں اس کو
اگزیکٹلی
ہ تب تم تم ہم کو بہلا رہی ہو نا تو پھر ہم بتائیں گے تم کو کہ کیسے تم کو ریسیور کہاں سے ملیں گے اتنا ایزی نہیں ہے ریسیور ڈھونڈنا اور ریسیور آپ کے کمفرٹیبل زون میں آپ سے بات کر لے جائے گا
اچھا اس میں ایڈ ورکر بھی آ رہا ہے ایڈ نی اکاؤنٹ موبائل فون سے ملٹیل پیل
اچھا تمہارے میں وہ آ رہا ہے ایڈ اکاؤنٹ وہ یو پیا ایڈ کرنے کا
ابھی نہیں آ تو آپ کے میں آپ آپ کے بر آپ کی جو پہلے اس کے برابر میں ایڈ بھر کر لکھا پڑا ہے
ہاں
اس پہ چاہو تو میرا نام میرا نمبر ڈال سکتے ہو میں تمہارا نمبر ڈال سکتا ہوں ایڈ بھر کر اس میں دکھا ایڈ دیکھو میں اسکرین شیٹ کر کے دکھاؤ گا پا کوئی ایشو نہیں ہے ال بھی آوسٹ کمپٹ ہےو چلو شب ب خیر ہم تھوڑا سا ہم تھوڑا سا جی ہے تھوڑا سا مشروف تھا ان کاموں کو لے کر کے انشاء اللہ آگے بات کنے پ آپ بے فکر رہیے گا سارے کام ہو جاتے ہیں ہمت مرتاہ مرد خ ٹھیک ہے جی چلو